جسے ہو
اب کیسی ہے وہ
میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیا کر رہے ہو
فی الحال تو کچھ نہیں کر رہی ابھی میں آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو
میں بھی بیٹھی ہوں
اچھا سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ بتاؤ اور کھانا ہو گیا آپ کا
ہاں ہو گیا
اچھا کیا بنائے تھے اج
آج آج ہمارے گھر میں نرامی سے ہے کیونکہ پوجا ہے نا اسی لیے تو دال بھات چوکھا اور پٹل آلو کی سبزی نرامس
اچھا اچھا اچھا جی میں بھی بنائی دال چاول پرول کی بھاجی
اچھا
جی جی اور مطلب آپ چار بجے ناشتے میں کیا بنانے والے ہو
میں سوچ رہی ہوں میں کیا بناؤں کچھ ریسیپی یاد ہی نہیں آ رہی ہے
اچھا جیسے آپ ممبئی اسٹائل چاٹ کھائے ہو
چاٹ تو کھایا ہے لیکن ممبئی اسٹائل کبھی نہیں کھائی آپ کو ریسیپی آتی ہے
جی جی آتی ہے
آپ مجھے بتائیے میں ضرور ٹرائی کروں گی
ہاں جی میں بتاتی ہوں آپ کو اس میں مطلب کیا سب ڈالیں گے وہ پہلے میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
اور اس کے بعد کیا کا مطلب کی اس میں ڈالنا کیا جیسے ابلے آلو لینا ہے کددو کس کیا ہوا دو تین پیس لے لوگے جیسے مطلب کہ اپنے حساب سے جتنا بنانا چاہو ایک کپ ابلے سفید مہ یے مٹر جو آتے ہیں اس کو مطلب کی نائٹ میں آپ مطلب کی فولنے کے لیے ڈال دو اور صبح آپ اس سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابال سکتے ہو کوکر میں آپ مطلب دو سیٹی لگا دو وہ ہو جائے گا
اچھا
اور جیسے آپ مطلب ہاف کپ باریک پیاز کٹ کرنی ہے آپ کو
ہاں جی جی
جی جی اور ایک ٹماٹر دو ہری مرچ لینی ہے باریک کٹی ہوئی اور دو سے تین بڑے چمچ ہری چٹنی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
اور جیسے دو سے تین بڑے چممچ میٹھی املی کی چٹنی جو آتی ہے
ہاں
کھاتے ہو آپ میٹھے املی کی چٹنی
ہاں ہاں
اچھا جیسے اس میں ایک چھوٹا چمچ لال مرچ پاؤڈر مطلب کہ آئے گا اور ایک چھوٹا چمچ بھنا جیرا پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ چاٹ مسالا نمک سواد انوسار باریک سو جو آتا ہے سو تو جانتے ہو آپ
ہاں ہاں میں جانتی
جو مہین مین رہتا ہے ہمم ہمم ہرا دھنیا اس کو باریک کٹ کر لینا اور جیسے انار کے دانے اگر انار ہے آپ کے پاس تو انار کے دانے بھی اس میں ڈال سکتے ہو اور نیمبو کا رس یے بھی ڈال سکتے ہو
اوکے
جی اور اس میں آپ کرنا کیا ہے جیسے بنانے کی وتتہی میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ایک بڑے ایک باؤل میں کیا کرنا ہے ابلے آلو کو اور سفید مٹر کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے
ہاں
اس میں پیاز ٹماٹر اور ہری مرچ یہ سب کو ملا لینا ہے پھر کیا کرنا ہے مطلب کہ نمک لال مرچ بھنا ذیرا اور چاٹ مسالہ ڈال کر اچھی طرح سے مطلب کہ اسے پورا ملانا ہے میش کرنا ہے ٹھیک ہے جب وہ میش ہوجائے تو پھر کیا کرنا ہری چٹنی اور میٹھی املی کی چٹنی ڈالنا ہے اس میں
اچھا
ٹھیک ہے جی اوپر سے کیا کرنا سیو سیو جو آتا ہے وہ ڈالنا ہے ہرا دھنیا ڈالنا ہے اور جیسا ہے انار کے دانے اور نیمبو کا رس یہ بھی ڈال سکتے ہو
ہاں
اور اسے اچھے سے مطلب کی ملانا ہے ملانے کے بعد جیسے کوئی برتن میں آپ کو سرو کرنا ہے آا جیسے مطلب اس پہ اچھے سے نیمبو دھنیا پتا سب کچھ اچھے سے ملا کے پھر اس سے ایک برتن میں سرو کرے اور پھر اس سے کھائے
اچھا
جی
اور پھر بن کے ریڈی ہے
یہ بن جی بن کے ریڈی ہو چکا ہے
ہاں میں ضرور ٹرائی کروںگی آپ کی ریسیپی مجھے تو بہت پسند آئی
اوکے تھینک یو اور آپ کیا بناتے ہو
آپ نے ڈھوکلا ٹرائی کیا ہے کبھی
نہیں ڈھوکلا تو میں نے ٹرائی نہیں کیا آپ بتاؤ گے
ہاں ضرور ٹرائی کرنا اوکے
جی جی
تو ڈھوکلا بنانے کے لیے نا ہمیں پہلے بیسن کی ضرورت ہوگی بیسن ہاں ڈھوکلا مہاراشٹرین ڈیش ہے جو بہت ہی اچھے لگتا ہے اور بہت ہی فیمس بھی ہے کھانے میں بھی بہت اور اگر آپ جتنا بھی نرم بنانا چاہتی ہے نا تو پھر یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنا آپ بہت پسند آئے گی دیکھنا میں نے ٹرائی کیا تھا اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہے تو تندوری چائے بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو پہلے ڈھوکلا بنانے کے لیے نا بیسن تھوڑی سی چنی ٹیسٹ کے انوسار نمک سواد انوسار
ہاں ہاں جی
اس کو لیموں لیموں لے سکتے ہیں آپ آپ یا پھر آپ سوڈا یا پھر انو لے سکتے اںو جو پیکٹ میں آتی ہے دس روپے پیکٹ میں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے پھولتی بہت اچھی ہے اور بنتی بھی بہت اچھی ہے تو پہلے ایک کھٹوری لے لیجے اس میں تھوڑا سا بیسن جتنا آپ کو بنانا ہے اس کے انوسار آپ بیسن لے لیجیے میں نے ایک باٹی لیا ہے ایک باٹی بیسن مے میں نے سواد انسار نمک ڈالا ہے تھوڑی سی چینی اور ایک پیکٹ را ہے ینو آپ لسٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ بیک بیکنگ سوڈا یوز کریں تو اسے بھی لاسٹ میں ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے اس کا گھول بنا لیا ہے زیادہ پتلا نہیں اور زیادہ موٹا نہیں آٹا اپ کو چھو کے دیکھنا ہے اگر وہ تھوڑا سا موٹا رہے پھر سے پانی ڈال کے اسے گھڑا تھوڑا گھول بنا لیجیے اچھے سے جیسے ہم لوگ بیسن کا گھول بناتے ہیں نا اس سے تھوڑا سا موٹا ٹھیک ہے اس کے بعد گھول بن کے ریڈی ہو جائے تو اسے ایک برتن میں جسے آپ جس میں آپ اسے پکانا چاہتے ہیں اس میں ڈال لیجیے اس کے پہلے آپ تھوڑا سا اس میں بٹر گھی یا پھر تھوڑا سا جو بیسٹ چوائس تیل ہوتا ہے نا آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس بر تن میں تھوڑا سا برش کے انصار یا پھر ہاتھوں سے نرم ہاتھوں سے اپنے اسے تھوڑا سا بھگو لیجے جیسے وہ چپکے نا اس پے اس کے بعد آپ اس بوائل میں سارے جو گھول ہم نے تیار کیے تھے اسے ڈھال دیجے اسے ڈھالنے کے بعد آپ بیکنگ سوڈا لے کے تھوڑا سا ہاتھوں سے ہلا سکتے ہیں پھر چمچ سے ہلا کے بیکنگ سوڈا کو لاسٹ میں دینے سے کیا ہوتا ہے وہ پھولتا بہت اچھا ہے تو آپ چاہے تو لاسٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر گھول بناتے ہیں نا تب بھی یوز کر سکتے ہیں اور اینو بھی جو بھی آپ یوز کرنا چاہتی ہیں اس کے بعد آپ اسے کوئی کڑھائی لے جس میں آپ نمک دے کے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے پانی دے کے کیا ہے تو آپ پانی دے کے بھی ٹرائی کر سکتی ہے جیسے آپ ایک کڑھائی لیجے اس میں تھوڑا سا پانی جس کے بعد جو اسٹینڈ ہوتا ہے نا جس اوپر رکھیں گے تو کوئی اسٹنڈ لیجیے اس کے اوپر باٹی رکھ کر اچھے سے ڈھک دیجیے جیسے وہ پک جائے پھر دس منٹ بعد اسے ایک اسپون سے ٹیسٹ کیجیے کی اس وہ اندر سے نرم ہوئی ہے کی نہیں جیسے کیک کیسے پھول جاتا ہے ویسے ہوئی ہے یا نہیں جب وہ ایس سا ہو جائے تو اسے نکال کے ایک برتن میں رکھیے پھر اسے چاروں طرف سے اچھے سے کٹ کر لیجیے کٹ کرنے کے بعد کری پتتہ اگر سوکھا ہوا تو بھی چلے گا یا پھر آپ ایسے ہی پیڑ میں جو رہتے ہیں نا وہ وہ بھی بہت اچھے ٹیسٹ لاتے ہیں تو آپ چاہے کوشش کرنا کی وہی تپ دیں اس میں کیونکی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور سوگند بھی بہت اچھی آتی ہے تو کری پتتہ آٹھ سے دس اور جو سورسا سورسا کو کیا بولتا ہے سرسو ہوتا ہے نا کلا سرسو
سوت
کالا سرسوں ہری ہری مرچ آپ اسے یوز کرنا یے تینوں چیز آپ کو امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ ڈب بو میں بھی یوز کر سکتی ہیں آپ پھر کڑائی میں بھی یوز کر سکتی ہے میں نے ڈبو سے کیا تھا جیسا بڑا ایک ڈبو لیجیے اس میں تیل ڈالے یا پھر گھی میں بھی کر سکتی ہیں لیکن گھی میں اتنا ٹیسٹ نہیں آئے گا مجھے پتہ ہے یا پھر بٹر لے سکتی ہے بٹر میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اس میں بٹر لیجے اس میں دو تین ہری مرچ بیچ سے کاٹ کے اس میں دے دیجے اور سرسو لے لیجے تھوڑا سا کری پتے آٹھ سے دس لے لیجیے اس کے بعد اس کا چونک لگائیے اسے گرم کر کے وہ جو ڈوکلا تھا نا اس کے اوپر اچھے سے دے دیجیے
جی
اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ہمارا ڈھوکلا بن کے بھی تیار ہے آپ اسے تندوری کے تندوری چائے کے ساتھ بھی سب
کھا سکتے ہیں اچھ اچھا ہاں ہاں آپ نے بہت اچھی ریسیپی بتائی ہے کلا اچھا لگا مطلب کہ نام بھی سننے میں اچھا لگ رہا ہے بنانے میں بھی اچھا ہوگا پھر تو کھانے میں بھی اچھا ہوگا
ہاں ڈھوکلا گھر پہ بنا کے دیکھنا گھر پہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اورکھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے
جی جی ضرور بناؤگی میں ٹھیک ہے چلو ٹھیک بائے اوکے اوکے